اللام ععلیکم محترمہ کیسی ہیں آپ
جی میں ایک دم بڑھیا بس اللہ تعالی کی مہر ہے آپ بتائیں آپ کیسی ہیں
پر بھی ہے نیکی ہے بس کر رہے ہیں خیریت سے ہیں آپ بتائیں آپ کیا خاندان میں سب کیسے ہیں
ب آپ کیا کر رہے ہیں موت کررم
سبح کے کام ہے کیا کریں طوفان کی وجہ سے لائٹ خراب ہو گئی لائٹ لائٹ خراب ہونے کی ایسے اوپر سے ہمارے یہاں تو پانی کی سمسیا بھی بہت ہو گئی ہے پانی کی سمسیا کی وجہ سے ہمیں کل اپنی ٹنک ابھی ایسے تیسے کر کے بھرنی پڑی ہیں
یہ بات تو آپ نے صحیح کہ ہی متا ہے آپ کیا ہی کریں اب آپ جانتی ہی ہیں گاؤں میں طوفان آئے یا بارش آئے تھوڑی سی ہب بھیی تیز چل جائے تو لائٹ تو کٹی جاتی ہے اس کے بعد میں لائٹ پہ کوئی خرابی ہو تو کام بھی نہیں تو بای کاپ نے بازار دیکھا ہے ساتھ کے ساتھ سب کچھ ٹھیک کر دیا جاتا ہے لیکن پت نہیں کیوں جو شہر اور گاؤں میں کیوں فرق کرتے ہیں لوگ
شہروں اور گاؤں کا یہی ہے شہروں میں گاؤں کی جلدی کوئی شنمتا نہیں ہے شہروں کی جلدی سن لیتے ہیں لوگ شیروں کی جلدی سن لیتی ہیں کل کا طوفان اور کل سے پہلے بھی پرسوں بھی طوفانہ آیا تھا اس میں بھی بہت د تو ہو گئی س
لیکن کل کا اور زیادہ تیز تھا آپ کو پت ہے اس کے چکر میں نا لوگوں کی مطلب اتنی سمسیا آاری کی لائٹ نہیں آئی اس کی وجہ سے نہ پانی بھر پا رہا ہے نہ کچھ بھی ایک تو بند گرمی سے کر رہے ہیں خدا کا اتنا کیا پیر برف نہ ہے بھائی گرمی تو بہت ہے
خجا گرمی بہت ہے بہت زیادہ ہے پانی کی سمجیا اور پتاہ ہے ہماری تو خیر سمر خرابی ہو گئی ہے لیکن ہمارے پڑوسیوں کی جو چل رہی ہے نا وہ اتنا فالتو کا پانی ویسٹ کر رہے ہیں اتنا فالتو کا م کریں ہمیں پتتا چل رہا ہے کہ
ہم نے بھی کل ایسے ہی مطلب پانی لیا تھا کسی اور سے تو آپ کو پتا ہے ہم دو ایسے سوچ سوچ اس کے مطلب بوند بوند کر کے اپنی نکی کو بھر رہے کیونک اس میں کبھی پانی آ رہا تھا کبھی نہیں آ رہا تھا لیکن جیسے ہی ہم نے ایسے سے ٹنگی اری بھر گئی نا تو ہم نے دی تو بھائی پتا ہے وہ کیا کر رہی اس پریشر سے مطلب خود ہی نہ آ رہے تھے اتنا پانی ویسٹ کر رہے تھے ہمیں تو دیکتے ہی طرح سےا آ رہا تھا کیونکہ پانی کی اتنی قلت ہے پتا نہیں کیوں لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آتا کہ پانی کو ویسے برباد
ے پڑوس میں ایے برباد کیے جاے رہے تھے پانی کو ایسے برباد کیے جا رہے تھے ہمیں اتنا دکھ ہو رہاتا ہے خدایا کبھی یہ سوچے کبھی ان کی سمجھ خراب ہو تو ان کو پت چلے کہ پانی کی کیا قیمت ہوتی ہے ایسے وسٹ نہ اڑا دیتے ہیں اس طریقے سے تو دو ہزار پچاس دو ہزار ساٹھ تک تو کم سے کم پانی کی اتنی سمسیا ہو جائے گی کیا پتا چلے گا اگر پوچھے تو پاک راجستھان کے ان لوگوں سے پوچھے جیسلمیر بڈمیر جودھپور والے علاقے میں رہتے ہیں ان کو پتا ہے کہ پانی کی قیمت کیا ہوتی ہے پانی کی وجہ سے وہ بند بند کر کے پانی رکھتے ہیں وہاں پڑتی ہے نا گرمی ریگستان میں کتنی تک تکلیف ہوتی ہے پر لوگوں کو سمجھ یہ تھا پت نہیں کیوں پانی کو اتنا ویسٹ کرتے ہیں نی قدرت کے ساتھ میں اتنی کھلواڑ کرتی ہیں چاہے پانی ہو چاہے پیڑ پودے ہو پتا نہیں ہے لوگوں کو کیا ہے لگتا ہے کہ پانی خراب کرو پیڑ پودوں کو خراب کرو وہ کتنی آکسیجن دیتے ہیں بنوں کو خراب کرو کٹائی کرتے رہتے ہیں
طور پر جو چیزیں ملتی ہیں ان کی قدر نہیں ان کو تو صرف اور صرف اسی چیز کی قدر ہوتی ہے جو ان کو پیسے سے ملتی ہے اللہ تعالی نے اتنی خوبصورت دنیا بنائی ہے اتنا سب کچھ اچھا
ایک خوبصورت نیکی کریں یہ لوگ نیکی کریں تو بھی بہت کچھ ہو سکتا ہے ان لوگوں کو یہ لوگ آرٹیفیشل چل میں ہی رہ جائیں گے اتنی نیکی کر سکتے ہیں کہ کم سے کم بنوں کی کٹائی نہ کریں پانی کو ویسٹ نہ بیں پردوشت نہ کر
پڑوں کی کٹائی تو وہ ویسے کرتے جیسے ان سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے کیا ہے پیڑ بیچ دیں گے پیسے لے لیں گے پانی کا بھی یہی ہے اگر فری میں مل رہا ہے نا تو بس پتا
پیڑ کٹنے سے ایک تو ہوا برباد ہو رہی ہے آکسیجن کو آکسیجن کی دقت ہو رہی ہے آکسیجن کا چر ہوا ہے اوپر سے مٹی کا شرن ہوتا ہے اگر بارش ہو جاتی ہےب پیڑ نہیں ہوں گی تو مٹی کٹ کٹ کے جاگی کٹاؤ پیدا ہوگا
شہروں میں بھی گاؤں میں بھی لیکن پھر بھی لوگ گاؤں میں پڑوں کی طرح اپنا کچھ لوگ اپنا نیچر ان پڑھوں کی طرح رکھتے ہیں
ت جیسے تعلیم تو کیول کتابوں میں رہے
بس انسان تعلیم پتہ ہے کس لیے لیتا ہے کہ اس کو بس تعلیم پوری ہو اس کو جب ملے وہ پیسے کمائے لیکن بندہ یہ نہیں سوچتا کہ اس کو اپنی ریئل لائف میں جب خدا نے اتنی پیاری چیزیں بنائی ہیں جس لیے بنائی ہے اس کے لیے یوز کرے لیکن ان لووں کو کیا ہے ان کو تو
یا خدایا تعلیم جو زندگی کے لیے ہونی چاہیے جو اتنی خوبصورت تعلیم دے رہا ہے خدا اتنی خوبصورت طریقے سے اگر ہمیں سرکار اتنی اچھ اچھے اچھے کورس پرووائڈ کرا رہی ہے تو پرووائڈ کرانے سے اس تعلیم کو لینے سے کم سے کم خود کی روز مرہ کی زندگی میں تو روز مرہ کی زندگی میں استعمال کریں تو کچھ فرق پڑے گا نا تعلیم کو تو ایسے اس استعمال کرتے ہیں جیسے کہ روز مرہ کی زندگی میں بیسٹ ہے بس نہ تو پڑھنا ہے ڈگری حاصل کر کرنی ہے ڈگری حاصل کرنے کے بعد میں کوئی دفتر سر میںا جانا ہے اور دفتر کے پیسے کمانے ہیں ان کو تو صرف پیسے کمانے کے لیے سب کچھ کرنا ہے باقی کا تو سب آرٹیفیشیل استعمال ہو جائے کوئی تکلیف نہیں ہے
اب آپ دیکھیں شہروں میں پانی کی کتنی قلت ہے اگر ان کو ایک لیٹر ٹر پانی بھی لینا ہے تو وہ صرف اور صرف پیسوں سے لینا ہے ان کے لیے ایک ایک بند ضروری ہے لیکن ہماری طرف کیا ہے یہ پانی کی بھرپور ماترا میں بھرپائی ہے خدا اللہ تعالی نے خوب میر کرری ہوئی ہے لیکن پھر بھی لوگوں کو بس یہی کرنا ہے کہ پانی ویسٹ کرنا ہے پانی کو پھیلانا ہے پانی برباد کرنا ہے ان لووں کو سجھ ہی نہیں ہے پت نہیں وہ لوگ کب سمجھیں گے بھائی ان کو سمجھنا چاہیے کہ اتنی خوبصورت چیزیں بنائی ہیں خدا نے تو ان کا صحیح یوز کریں ان خدا کی رحمت کو سمجھیں لیکن کہ نہیں ان کو صرف اور صرف برباد ہی کرنی اپنے مزے کرنی ا پانی کی اتنی قلت ہے پھر بھی پانی برباد کرنا ہے لیکن لوگوں کو تب سمجھ آئے گا جب ان کے پاس میں بھی پانی کی کمی ہوگی ویسے نا یہ لائٹسانا مجھے کبھی کبھی صحیح لگتا ہے کیک اس میں لگوں کو جو لو لوگ لووں کو کیا ہے کہ بجلی کو بیسٹ
ہاں بندے ایسا کچھ کرتے ہی نہیں ہے ارے وہ تو پیسے اتنا دکھاتے ہیں جنریٹر لگوا لائٹ چلی بھی جاتی نا ابھی ہماری ابھی دو تین پہلے کی بات ہے ہمارے یہاں طوفان آیا تھا تھا اس کی وجہ سے لائٹ چلی گئی تھی اور انہوں نے جنرل منگوا لیا ان کی یہاں لائٹ نہیں آ رہی تھی تو پانی کی قلت ہو رہی تھی اور جنریٹ منگواے جنرٹر منگوانے سے ان کی سمرھ چل گئی اور اس وجہ سے انہوں نے پانی اتنا واہیاد میں پھیلایا اتنا واہیاد میں پھیلایا مطلب جیسے پیسوں کا تو ایسے شوق د کا رہے ہیں جیسے ہمارے پاس پیسے ہیں تو پھر ہم جنرٹر لے سکتے ہیں اور پانی کو پھر ب ہد میں بہا سکتے ہیں یہ تب مطلب کچھ وقت کے لیے کچھ وقت کے لیے اگر ان لوگوں کو ایسے مل رہا ہے کہ پانی کی قیمت سمجھ میں آ رہی ہے پھر بھی ان لوگوں نے اپنے پیسے دکھا کے پانی کو ایسے بہایا کہ دیکھو ہم خدا ہیں ہم خود ہی کچھ بھی کر سکتے ہیں پیسے ہیں ہمارے پاس پیسوں کے پت نہیں کیا لوگ
لال
پیسوں کی ضرورت ہے لالچ
وہی تو صحیح بتائے نا ہمارے جو دادو ہے نا ان کو پانی یا پیڑ مطلب کچھ بھی ایسے میں برباد کرتے ہیں بالکل اچھا
ہمارے بھی رہ تو ایسے ہی ہیں انہوں نے ہمیں سکھایا ہے کہ پانی کو کبھی ویسٹ نہیں کرنا چاہیے ہم کبھی پشر لگا کر کے مویشیوں کو نہیں نہلاتے اگر گرمی ہو رہی ہے تو ہم گرمی بھی ہو رہی ہے نا تو ہم برتن سے پانی لے کر کے اس کے اوپر ڈال کر کے مویشیوں کو نہلاات بت نہیں لوگوں کو ایسا کیا سمجھ میں نہیں آتا کیا خدا یا خدایا کیا ہو
آپ نے بالکل صحیح کام ہوترما ہم بھی پتا ایسے پانی ویسٹ نہیں کرتے بے مطلب میں ہمارے جو دادو ہے نا وہ ہمیں ہمیشہ اچھی چیزیں سکھاتے ہیں جیسے کہ پانی کو ویسٹ نہیں کرنا چاہیے اور ہمارے دادو کو نا پیڑوں سے بہت لگاؤ ہے ان کا بے حد لگاؤ ہے
شرما جی بالکل ہمارے دادو بھی ایسے ہی ہیں ہمارے دادو بھی ایسے ہی ہیں پیڑوں پیڑوں کے لیے پانی کے لیے
ہمارے دادو جان تو بےحد قدرت سے پیار کرتے ہیں
کے لیے وہ کبھی بھی ایسے نہیں کرتے کہ بہا دیا جائے بہا دیا جائے ایسے فالتو میں کبھی وسٹ نہیں کرتے اور پت ہے ہر بارش کے موسم میں کئی سارے پیڑ لگات وہ تو خدایا کیا وہ بتائیں لگ نہیں پاتے ہیں یا شاید مٹی کی کوئی دق کتے کوئی چرڑ ہو رہا ہے یا کوئی کسی کیلشیم نا ٹروجن کی کوئی پروابلم ہےٹی ٹی میںیں اس لیے وہ پودے لگ نہیں پاتے ہیں خدایا پر پیتا ہے لگ بھگ لگ بھگ سو ڈیڑھ سو پودے ہر بارس کے
ارے یہ تو بےحد اچھی بات ہے
سے آتے ہیں پودے پھر بھی پھر بھی ہم دو پیسوں سے پودے لے کے آتے ہیں ان کو لگاتے ہیں ٹائم ٹو ٹائم ٹائم ٹو ٹائم ان میں پانی دینے کی ایک دم خریت سے یاد رکھتے ہیں اور کیا ہی ب تا ہے خدا سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کرتے ہیں لوگ ایسے سب لوگ کیوں نہیں ہوتے جیسے ہمارے دادو ہمارے دادو کو بہت تکلیف ہوتی ہے پانی بہانے میں وہ کبھی بھی پانی نہیں بہاتے ہیں جی محترما ہمارے دادو تو سچ میں بہت بہت نیک دل انسان ہے آ
جی ہمارے دادو بھی آپ نے کہا بالکل ویسے ہی ہیں اچھا اور بتا آپ کے خاندان
ہممانشو ہمارے خاندان میں جی ہمارے دادو ہیں دادی ہیں امی ہیں ابو ہیں بہنیں ہیں کیا ہی بتائےیں آپ کو اور آپ بتائیں آپ کے خاندان میں کون کون ہے
خاندان میں بھی ہمارے امی ہیں ہماراری اب وہ ہے ہماری تایا ہے ہماری تائی ہیں ہمارے بھائی جان ہیں ہماری آپ ہی ہیں
ہمارے بھائی جان بھی ہیں جی ہمارے خاندان میں ویسے تو سب خیریت سے آپ بتا ب میں دعا کرتی ہوں آپ کے خاندان میں بھی سب خیریت سے ہیں بتائیں آپ کے خاندان میں سب خیریت سے ہیں نا جی ایسے ہی ہے اللہ تعالی کی مہربانی رہے اپ کے خان ان میں خدایا ہم تو کہتے اگر آپ کے خاندان میں اتنے نیک دل انسان ہیں آپ کے دادو اتنے نیک دل ہیں تو ہاں ہمیں پتتا لگ رہا ہے کہ آپ کہ ابو بھی ایسے ن دل ہوں گے وہ بھی پانی کو ویسٹیج میں نہیں بھا ہوں گے آپ بھی ایسی ہوں گی جو پانی کو ویسٹیج میں نہیں بہاتی ہوں گی ہم تو خدا سے یہی دعا کرتے ہیں ہم تو خدا سے یہی دعا کرتے ہیں کہ آپ کے خاندان جیسے سے لوگ ہر جگہ پر مکمل ہوں یا
ویسے محترما آپ کو پتا ہے بجلی کا بھی لوگ بےحد برے طریقے
ارے بجلی کو اس طریقے سے پتا ہے ایک ایک تو میٹر سے جب لائٹ ہے تو لوگ میٹر کی ایک لمٹ رکھتے ہیں کہ ہمیں یہ نی چلانا ہمیں وہ نہیں چلانا بل جاتا گا بل چلتاائے گا لیکن کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ڈائریکٹ لائٹ چلا دیتے ہیں میٹر میں نہیں لگاتے ہیں تو ان کو تو اے سی ہیٹر کولر پنکھے سب چلانے میں کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے جی مس یوز نہ کیا جائے تو زیادہ بیٹر ہے کیا ہوتا ہے اس سے بجلی کا وسٹ اگر بجلی بن بھی
ارے محترما اس کا یہی وجہ ہے کہ دیکھو جب وہ اپنے میٹر سے لائٹ لیتے ہیں نا تو اس میں لائٹ کا کیا بل دینا پڑتا ہے لیکن جب بجلی چراتے ہیں نا تو اس کا مطلب ان کوئی مول نہیں دینا پڑتا تو اس کے چکر میں وہ برباد ہی کرتے ہیں
وہ مول لیں گے تب تو پتا چلے گا بجلی بنتی بھی تو پانی سے یہ ایسے لوگوں کا ہی لگتا ہے یا خدا، یا کیسے بتائیں پتہ نہیں۔ قدرت کا کرشمہ کب سمجھ میں آئے گا۔ قدرت اتنا کرشمہ کرتی ہے نہ، کیسے بتا سکتے ہیں ہم۔ قدرت کے کرشمہ کو بالکل نہیں خدایا ہم تو کہتے ہیں آپ کے خاندان میں ایسے ہی لوگ آپ کے خاندان کے جیسے لوگ ہی قدرت میں اور ہوں
اسی پرسینٹ تو جنریشن ایسی ہونی چاہیے جس
جی بالکل یہ خدا اسی پرسینٹ کے ان تو یہ بول رہے ہیں خدا کی یہ جنت ہے یہ دنیا خدا کی بنائی ہوئی قانت میں سو پرسینٹ لوگ ایسے ہ جیسے آپ کے دادو ہیں جیسے ہمارے دادو ہیں جیسے آپ کے ابو ہیں جیسے ہم ہمارے آپ جیسے ہم اپنی تو کیا ہی تعریف کرے ہیں پر آپ کے خاندان جیسے لوگ بھی ہوں تو بھی بہت بیٹر ہے بتایا ویسے آپ نے ہم کو اتنا وقت دیا